رہمکتاوہو
وعلیکم السلام
جی اور کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں
الحمد للہ بہت اچھے ہیں آپ بتائیں کیسی ہیں
جی الحمد للہ بہت اچھی ہیں اور آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
خیریت ہے سب بڑھیا ہے ہمارے گھر پہ آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
ماشاء اللہ بہت اچھا موسم ہے بس بارش ہونی باقی ہے اور بارش ہو جائے تو الحمد للہ کیا موسم ہے
ہمارے یہاں تو بارش بہت اچھی ہو رہی ہے
یہ ابھی یہاں موسم بنا ہوا ہے بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے اور بہت زیادہ یہاں پر سومر ٹائپ میں ہے گرمی ہے انشاء اللہ بارش ہوگی تو بہت اچھا موسم ہو جائے گا اور گرمی بھی نہیں رہے گی
اور آپ کی امی لوگ کیسی ہیں
جی میرے والد والدین ماشاء اللہ دونوں اچھے ہیں اور میر مے بھائی لوگ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں اور آپ بتائیے آج آج آپ نے کیا کیا
بس بس کچھ نہیں ہم نے بس ہمارے یہاں بارش ہو رہی تھی تو بس بارش کا لطف اٹھا رہے ہیں ہم لوگ اور بارش میں گھومنے کا ایک الگ ہی مزہ رہتا ہے
جی جی جی بات تو صحیح بول رہے ہیں بارش میں گھومنے کا حالگہ اور ایسے موسم میں گھومنا ہی چاہیے بٹ کیا بتاؤں اتنا مصروف رہتی ہوں گھر کے کاموں میں کہ فارغ ہی نہیں ہو پاتی کہ کہیں جانا ہو جائے جب کہیں جانا ہوتا ہے تو وہی کام کو جلدی جلدی انسان ختم کر دیتا ہے اور جب فارغ ہوتا ہے تب پھر نکل جاتا ہے شہر سپاٹا کرنے
تو آپ نکلیے ویکیشن کے لیے نکلیے ب برابر باقاعدہ آپ تو گھمیے اور اس موسم کا لطف اٹھائیے
جی جی جی بالکل بالکل آپ کی باتوں سے بالکل سہمت ہوں آپ نے جو بولا ہے میں انشاء اللہ وہ ضرور کروں گی اور جاؤں گی گھوم جی جی آج میں نے بنایا تھا آج میں نے چکن بنایا تھا دو پہر میں تو وہی ہم میں اور میری امی ا ابو اور بھائی سب لوگ بیٹھ کے کھائے ہیں اور ٹائم ہو گیا تھا زیادہ تو میں بولی جلدی سے یہ سب کام کر کے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں
جی جی
جی جی اور آپ بتائیے
اور ماشاء اللہ ہمارا بھی بہت اچھا چل رہا ہے بس ہمارے یہاں بھی ہ مطلب ویڈنگ چل رہی ہے تو بس یہی خریداری شاپنگ وغیرہ یہی سب چل رہا ہے ابھی
جی جی آپ صحیح بول رہے ہیں یہ ا کس چیز کی کیا ابھی آپ نے کیا بولا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا
نہیں وہ کہ ہمارے گھر پے کیا شادی وغیرہ ہے تو جی جی
انشاءاللہ
تو وہی ہو گیا اوسی کی ہاں ہاں اوسی کی سب شاپنگ وغیرہ یہ سب میں کیا رہتا ہے کہ شاپنگ کرتے رہو تو انسان کو ہو جاتا ہے ایک دم سے کہ یار کیا لے کیا نہ لے یہ
ہاں یہ بات صحی بول رہے آپ تو اتنا اچھا ہو گیا موبائل پہ ہی اتنا اچھا ہو گیا کہ آپ گھر بیٹھے کچھ بھی آن لائن کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بٹ یہ لوگوں کو زیادہ تر پتا نہیں کیسا پسند آتا ہے کپڑے وپڑے آن لائن اتنے اچھے بھی نہیں آتے بٹ آف لائن دیکھ لو تو زیادہ بیٹر رہتے ہیں
جی جی صحیح بولیے آپ کیا رہتا ہے نا کہ جو سامنے دیکنے اچھا لگ گا وہ آپ موبائل دیکھوں گے موائل میں اچھا لگے گا آپ
جی جی بالکل بالکل ہاں تو وہ کوالٹی نہیں رہتی ہاں وہ کوالٹی نہیں رہتی بٹ یہ کہ جیسے گھروں کو سجانے کے لیے کچھ بھی سامان رہتا ہے تو وہ اچھے رہتے ہیں ا اور یہ سامانے وغیرہ مطلب آن لائن منگا لو تو ماشاء اللہ اچھے رہتے بٹ کپڑے وپڑے اتنے اچھے نہیں رہتے ہیں کہ کپڑے لے لیا جائے اور یہ آن لائن شاپ آن لائن شاپن شاپنگ کی بہت سے مطلب موبائل جو اسمارٹ فون چل گیا اس میں بہت سی چیزیں فائدے مند بھی ہے نقصان مطلب نقصان والی بھی چیز ہے فائدے یہ ہیں کہ جیسے ہم کو کسی چیز کی جانکاری لینا ہو یا کچھ علم حاصل کرنا ہو تو ہم اپنے موبائل پہ سرچ کر کے مطلب کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ بھی مطلب جانکاری لینا ہو اور بری چیز یہ ہے کہ کو لوگ با اسمارٹ فون کو بہت سے برے کاموں میں یوز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہے جو اس سے اچھے کاموں میں یوز کر رہے ہیں ہم کو وہ چیز فالو کرنا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہو
جی جی صحیح بات ہے ہمارے لیے جو بہتر رہتا ہے ہمارے لیے جو جیسے بہت سی دعائیں اس میں رہتی ہیں سیکھنے کے لیے نا اور جیسے ہم کو وہ لگتا ہے بھائی ہم سامنے والا اتنا سیکھ کے ہم خود ہی اپنے سے ریڈ کر لیں تو موبائل ایک رہتا ہے موبائل پہ اپن جیسے کچھ آیت وغیرہ ہوئی یہ سب اپنا ا سن کر ہی یاد کر لیتا ہے انسان
جی جی صحیح بولے بہت سی آیتیں رہتی ہیں بہت سی دعا رہتی ہیں جو ہمیں مطلب چال مطلب لگا یہ سرچ کر لو تو وہ ہمیں آیتیں یاد ہو جاتی ہیں اور دعا بھی یاد ہو جاتی ہے اگر ہمیں پڑھ کے یاد کرنا ہے تو اس میں ہم یہ سرچ کر لیں گے تو وہ والے جیسے مجھے ریکارڈنگ سننا ہے تو وہ ریکارڈنگ والا بھی آ جاتا ہے میں سن کے بھی اس کو یاد کر سکتی ہے مطلب اچھی اچھی چیز تو بہت ہے ماشاء اللہ کہ اگر ہم کسی چیز کے اگر کسی چیز کو ہم اپنی لگن سے کریں محنت سے کریں وہ چیز ہمارے لیے ہو جاتی ہم جب کسی چیز میں لگن ہی نہیں رہے گا ہم کتنی بھی کوشش کر لیں وہ نہیں ہوگا اور اللہ کی اس میں مرضی ضرور ہونی چاہیے مطلب ہم کسی چیز کو کسی مطلب کسی اچھے کام کو کر رہے ہیں تو وہ میرا کام اچھا ہی ہے اور نیک کام میں اللہ تعالی پھر ساتھ بھی دیتے ہیں
صحیح بات ہے بنا اللہ کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے ہے نا جو اللہ نے جی جی جو اللہ نے نے ہمارے حق میں لکھا ہے وہ ہم کو مل کے ہی رہتا ہے
جی جی
اور رہی بات دیکھیے کیا ہوتا ہے نا موبائل سے انسان بہت طریقہ بھی سیکھ لیتا ہے نماز کو طریقہ سیکھ لیتا ہے اور اگر اگر کہیں آپن گئے ہیں تو اس میں موبائل سے میپنگ وغیرہ وہ کر کے آپن ہاں چلا جاتا ہے
جی صحیح بولے بھٹکے ہوئی راستے کو بھی یہ موبائل وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں تو مطلب ہمیں اس چیز کی جانکاری بھی ہو جاتی ہے
جی جی صحیح بولا آپ نے اور کیا رہتا ہے نا کہ اپن جیسے کہیں اپن گئے ہیں اور اپن کو اس چیز اس شہر کے بارے میں نالج نہیں ہے تو ماشاء اللہ اللہ پاک کا رحم و کرام موبائل ایک ایسی ٹیکنالوجی اللہ نے وہ کر دی ہے کہ مطلب اپن کہیں بھی گئے میپ چالو کر دیے کسی بارے میں سرچ کیا آپ نے تو وہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں
جی جی صحیح بول رہے ہیں میں تو میں نے ابھی یہ بولا نا کہ آپ سے کہ مطلب وہ مطلب اسمارٹ فون بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت بری چیز بھی ہے مگر ہم کسی چیز مطلب اچھے کاموں میں یوز کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہوگی اور آج کل مطلب زیادہ تر موبائل اسمارٹ فون کا ہی یے وہ چل رہا ہے آج کل کے جو بچے مطلب پڑھائی لکھائی جو بھی ہو رہا ہے اسمارٹ فون دوارا تو رہا ہے کچھ بھی بچوں کو سلیبس وغیرہ جو بھی دیے جاتے ہیں موبائل ہی دوارا دیے جاتے ہیں کیا اپنے بچوں کو موبائل خود موبائل سے دیکھ کے یہ پڑھا سکیں
جی جی صحیح بولیے آج کے ڈیٹ میں بہت آسان بھی ہو چکا ہے یہ سب
جی جی
اور تو اگر دیکھیے سنگت میں ہوتا ہے آپ کس طریقے سے موبائل میں کس کس طریقے کا یوز کرنا چاہتے ہیں آپ
جی
ہے نا بہت سے لوگ ہو تے ہیں اچھا یوز کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ رہتے ہیں کہ بہت گھٹیا یوز کرتے ہیں
جی سا یہی صحیح بولے موبائلوں سے ان جی موبائلوں سے نقصان بھی بہت ہے کہ اگر ہم مگر موبائل بھی مطلب ایک ایسی مطلب اس میں وائرس رہتی ہے جسے ہم کو مطلب ایک کام یوز کرنا چاہیے بٹ اتنا بھی یوز نہ کرے کہ ہمیں خود ہمیں پرابلم ہو جائے ہمارے لیے ہانی مطلب نقصان دایک ہو جائے کیونکہ آج کل ایسے موبائل دیکھ دیکھ کے لوگوں کے آنکھ آنکھ میں آنکھ خراب ہو رہی ہے آنکھ میں روز روشنی بہت زیادہ بڑ رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں چشمے وغیرہ لگ رہے ہیں اور ہم یہی صلاح دیں گے لوگوں کی جو بھی موبائل چلاتے ہیں وہ رات میں مطلب دیر تک مت چلا ہے بس مطلب ٹائم سے چلا کے رکھ دے لیکن آج کل بہت زیادہ بہت رات رات تک موبائل چلاتے ہیں لوگ وقت
جی جی صحیح بولیے آپ کیا ہوتا ہے نا رات بھر موبائل جلائیں گے پھر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے پھر اس کے بعد بارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں
جی جی تو پھر وہ جوہر ہی آ جاتا ہے یہ صحیح بول رہے ہیں آپ بالکل
یہ رہتا ہے نہ دیکھیے
کے اپن اگر ٹائم ٹیبل سے ہر ایک کام کریں گے تو مطلب ہمارے اندر کی جو مطلب صحت بھی اچھی رہے گی ہمارے اندر ویکنیس بھی نہیں رہے گی اللہ تعالی ہمارے شریر میں پھرتیلی لائیں گی اگر ہم ایک چیز کو مطلب قاعدے سے کریں گے ٹائم ٹیبل سے کریں گے تو پھر اللہ تو ہے ہی ہے ان شاء اللہ اور آگے بھی اچھا ہی ہوگا
جی جی صحیح بات ہے اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کے ہی رہتا ہے ہم کو اور جو ہمارے راستے پہ صحیح رہتا ہے وہ رہتا ہی ہے اگر انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ بھٹکنا چاہتا ہے کہ صحیح راہ پہ چلنا چاہتا ہے
جی جی جی
ہے نا انسان دیکھیے انسان ایک سطان کے بس میں آ جاتا ہے
جی بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں انسان مطلب یہ مطلب بھٹکانے والے تو بہت ہی رہتے ہیں راستے میں بٹ ہمارا مطلب ہماری نیت کیا ہے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے کہ ہم کو کس راستے میں جانا ہے کس راستے پہ نہیں جانا وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر ہے نا کہ ہماری نیت اگر صاف ہے تو ہمارے سامنے اگر کوئی بھی مطلب برا یا کوئی بھی مجھے مطلب مہکانے کی یہ بھی کسی چیز کی تو پھر ہم وہ چیز نہیں کریں گے کیونکہ ہماری نیت صحیح ہے تو ہم غلط کام کرنا ہی نہیں ہے مجھے صرف مجھے وہی کرنا ہے جو میرے لیے اچھے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے جو ان کی یہ سنت پہ چلتی ہے جھوٹ نہیں بولنا مطلب اچھے کاموں میں چلنا
صحیح بات ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ان کی جو ہمارے نبی نے وقت فرمایا ہے اس کو فالو کرنا یہ ہاں یہ اگر یہ سب میں ہم چلیں گے تو اللہ ہم کو ہمارے گناہوں سے بھی بچائے گا
روہی ہمارے اندر ایسی ایک طاقت دے دیں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے
صحیح بات ہے
گناوں ہی بچیں گے اور اللہ تبارک تعالی فرما آئے ہو فرمایا ہے کہ جو ہمارے اللہ نبی سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں
جی
ہے نا اور نبی کے بتائے ہوے راستے پہ چلتا ہے انسان
ہاں بالکل بالکل اور ہم تو یہ ہی بولیں گے اللہ ہم سب کو ہدایت دے نیک راستے میں چلنے کی توفیق دے اور ہم سب وہی کام کرے جو ہمارے نبی مطلب ہمارے اللہ کو پسند ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے اور آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا ماشاء اللہ میں آپ کی بات کو فالو کروں گی اور آگے تک پہنچاؤں گی چلیے اللہ حافظ